ہیلو
ہیلو کیسے ہو
اچھی ہو آپ بتاؤ کیسے ہو
ہاں میں بھی اچھی ہوں آج کل کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں ایسے ہی بیٹھی ہوں ا مجھے یاد آیا کہ آپ کو کال کرنا تھا حال چال پوچھنے کے لیے پھر آپ کو کال کی
آپثن
اور
باقی سب تو بڑھیا ہیں آپ کون سا آن لائن کام کر رہے ہو گے
میں میں آن لائن کام کر کے سوشل میڈیا کا ڈاٹا انٹری کا اور کچھ ورک فرام ہوم کے طریقے دیکھ رہی ہوں
اوکے یہ تو اچھا ہے آج کل مہیلیں گھر بیٹھے بھی اچھی ارنگ کما رہی ہیں
ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں تاکہ گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے نئے اپنے اپنے کو جو جو لگتا ہے کہ سیلف سے کروں ساری چیزیں
ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں تاکہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی آئی بھی ہو جائیں
ہاں بالکل صحیح سوچا ہے ویسے تو تم موبائل پر زیادہ موبائل سے موبائل پر سب سے زیادہ کیا پسند کرتی ہو ہو دیکھنا
مجھے یوٹیوب پر نئی چیزیں سیکھنا پسند ہیں ارد میں
مجھے بھی میں سلائی کڑھائی اور نئے بزنس آئیڈیا دیکھتی رہتی ہوں انسٹاگرام یوٹیوب پر
اوکے یہ تو بہت اچھا وچار ہے اس سے دو طریقے سے کمائی ہوگی سلائی سے بھی اور پرشکشن سے بھی
ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ کچھ سلائی سیکھ تھوڑی بہت آتی ہے اور زیادہ سیکھ کے ساتھ ساتھ مہیلوںں کو سلائی سکھانا شروع کروں اور ان میں بھی بتاؤں کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہو
ہ صحی کہا آج کل انر سیکھنا بہت ضروری ہے
ہاں یہ تو سچ کہا آپ نے آپ مطلب کہ یہ ہنر سیکھنا تو ابھی کے لائف میں تو زیادہ امپورٹینٹ بنائی کے کھانا پینے سے زیادہ ہنر سیکھنے میں ٹائم بتا رہے ہیں سبھی کھانا اسکپ کر سکتے لیکن جو بھی سیکھنے کی چیزیں اسکپ نہیں کر سکتے
تمہارے حساب سے مہیلاؤں کے لیے سب سے اچھا گھر سے کام کون سا ہے
مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے کہ سلائی کرنا اور سلائی کر کے اور یہ امبرائڈری کا ورک چل رہا ہے نا وہ بھی سلائی کر کے لوگوں کو سلائی سکھانا اس سے بھی ڈبل انکم ہوگی اور ہم سلائی کے سائڈ سے دو دو ہوگی آن لائن بھی لے سکتے ہیں ہم آف لائن بھی آن لائن اگ کر سکتے آف لائن سے بھی ارگ کرک اگر چاہے تو ہم آن لائن صرف کرنا تو آن لائن سے بھی زیادہ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں ان کو زیادہ تر آن لائن ہی کلاسز کی نیڈ رہتی ہے تو سبھی بولتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے سیکھنا زیادہ اچھا رہے گا میرے بچے ہیں کسی کا کچھ اسکول ہے کسی کے ٹیوشنس ہیں تو سب ورک فرام ہوم ہی مانگتے ہیں سیکھنے کے لیے تو زیادہ بیسٹ لگتا ہے کہ مجھے آن لائن ہی سیکھنا اور سکھانا اپنے گھر کے کمفرٹ میں کیونکہ آج کل پیٹرول ڈیزل بھی زیادہ مہنگا ہوا ہے نا تو جانا آنا تو اس میں دقت بھی ہوگی پیسے بھی جائیں گے اس سے اچھا ہے گھر پہ ہی مل رہے ہیں کلاسز گھر پہ بیٹھ کے ہی سیکھنا
ہاں وہ بھی صحی ہے
ہاں آپ بتاؤ آپ کیا سوچے
ہاں نہیں میرے انوسار بھی سلائی بٹی اور آن لائن بکری ٹیوشن کنٹینٹ کرشن اچھے وکلپ ہے کیوںکہ یہ ساری گھر سے کیے جا سکتے ہیں تو کافی اچھے ہیں میرے حساب سے میں بھی ایسا ہی کچھ کرنے کا سوچ چ رہی ت ہے
اچھا ہے پھر آپ آپ بھی کچھ کرو اور انسٹاگررام پر پیج بناؤ پھر کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ہی زیادہ لوگ مل رہے مطلب کہ فیس بک انسٹاگررام یوٹیوب سے ہی زیادہ لوگ کما رہے ہیں جب ٹک ٹاک آیا تھا نا
ہاں
ٹک ٹاک گیا ٹک جانے کے بعد سبھی لوگ پلیٹ فارم کا یوز کر کے آج وہی لوگ کتنے امیر ہوئے ہیں کتنے ریچ ہوئے ہیں تو ان کا دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھ کے کچھ ان کے جیسا بننا چاہیے
ہاں یہ تو صحیح ہے اگر محنت اور دے رہی ہے ہو تو تو صفلتا ضرور ملتی ہے
ہاں جب ہم اپنی محنت اپنی ہمارے سائڈ سے جو بھی ایفرٹس لگائیں گے تو ہمارا کامیاب ہونا پکا ہوگا
ہوں اور
اگر ہم ایسا سوچیں گے تو نہیں ہی ہم فون میں دیکھتے ہیں ایک بار دیکھتے دو بار دیکھتے نہیں یہ نہیں ہوگا ہم جو چیز نہیں ہے تو اسے بار بار دیکھیں گے تو آٹومیٹک ہو جاتی وہ ہمارے س ہمارے سائڈ سے چیزیں
ہاں بالکل ہر بڑے کام کی شروعات چھوٹے قدم سے ہی ہوتی ہے
ہاں یہ تو صحیح کہا اپ نے جب ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں سیکھ کے اس سے ہی اچھی چیزیں میں بڑھائیں گے تو پھر وہی بڑی چیز بنے گی آج کل کتنے چھوٹے چھوٹے اسمال بزنس انرس کتنے بڑے بڑے کمائی کر رہے ہیں تو یہ کئی اس کا کریں کئی کیکس بنانا اس کی کلاسسز لینا اسے سیل کرنا کئی بلنکٹس پر کھانا بنا کے گھر پہ جآب کرنا یہ ساری ہر ایک عورتیں خالی نہیں ہیں ابھی کے فیلڈ میں ابھی کے زمانے میں سبھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہے تو ہمیں بھی کچھ بننا ہے ان کی طرح
ہاں تم سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سن
اچھا اچھا یہ تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے آپ کے آپ سے بات کرنے کے بعد کچھ نئی چیزیں سیکھنے ملتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے
ہوں
آپ مجھے اچھے اچھے آئیڈیا دیا کریں تاکہ میں بھی اپنا مائنڈ سیٹ کروں اور میرے پاس بھی جو بھی رہے گا آئیڈیاز میں بھی آپ کو دوں گی پھر ہم ایک دوسرے کے شیئر کریں گے تو پھر زیادہ بڑھیا ہوگا ہمارے بزنس ہم جو سوچیں گے وہ کرنے میں
ہاں تو میں نا ایک مطلب ہم میں کل سے ٹائم شیڈیول بنا رہی ہوں آپ بھی بنا لینا اس میں ہم مینجمنٹ کریں گے کہ ہم کو مارننگ سے لے کے نائٹ تک مطلب کب ہم کو گھر کا کام کرنا ہے ہم کو اسٹڈی کرنی ہے اور ہم کو کتنے ٹائم آن لائن دینا ہے تو آپ کچھ سجیشن مجھے دینا اور جو میں اپنے آپ میں امپلیمنٹ کروں گی اس کے کچھ سجیشن میں آپ کو دوں گی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں ہم اچھے سے سیکھ پائے
ہاں میں ایک روٹین چاٹ بناتی ہوں ایک چارٹ بنا کے وہ سب نوٹ کر کے میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں پھر آپ کا مجھے سینڈ کرنا پھر ہم دونوں میں دیکھیں گے پھر دونوں آپ آپ کو کون سے اچھا لگتا ہے وہ آپ میں ایڈ کرنا آپ کا جو اچھا لگتا ہے میں میرے میں ایڈ کر لوں گی پھر ہم ایک اسٹٹ مطلب کہ ایک لائن وائز جائیں گے ہم کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے کون سے ٹائم پہ کیا کرنا ہے سوشل میڈیا کتنا یوز کرنا ہے کتنا اوائڈ کرنا ہے ساری چیزیں
ہاں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا نا ورلڈ بیسٹ پرفارمنس والا وہ ہے ایک تو مطلب آپ سمجھ لیجے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے
ہاں مطلب کہ سوشل میڈیا کے مطلب کہ جو بھی سوشل میڈیا کی سائڈ سے کریں گے تو زیادہ بیسٹ اور زیادہ چیزیں سیکھنے بھی ملتی ہیں
اور بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے گھر پہ ہو یا پھر کہیں پکنک کا پلان ہے آپ کا
نہیں ابھی میں یہاں پر آئی ہوں پکنک پر ہی آئی ہوں فیملی کے ساتھ ولا آئی ہوں گھومنے کے لیے
اوکے
وہی سوچی کہ مجھے اوپر میں ایسے ہی آ کے بیٹھی تھی یہاں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی سوچی کہ آپ کو سوچی کہ آپ کو لگا لو بات چیت کر لوں کیا چل رہا ہے کیا نہیں پوچھنے کے لیے
اور واپس کا بار
ابھی ایک دو دن لگے گا آنے میں کھانا ہوا آپ کو
ہاں کھانا ہو گیا تھا ہمارا اور ابھی میں بھی ایوننگ میں سوچ رہی تھی مارکیٹ جانے کا تو تم نے کچھ منگوایا تھا نا اس دن میں نے آپ کو پتا وہ تو ایک کز شیئر کری تھی سوٹ کی تو آپ کو کافی پسند پسند آیا تھا تو وہ میں اپنے لیے لینے جا رہی ہوں
اچھا تو پھر مجھے بھی سینڈ کرنا دیکھ مجھے اگر اچھا لگا تو میں بھی فون پے کروں گی آپ کو پھر میرے لیے بھی لیتی ہوئے آنا
ہاں ٹھیک ہے کیک جی اس کی امبرائڈری ورک کافی اچھا تھا
ہاں ہاں کیونکہ ابھی میں یہاں پر آئی ہوں تو پھر واپس آنے کے بعد پھر میرے تھوڑا بہت گھومنے کے میں مطلب کہ میرے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے پلان ہے آپ کو کال کروں گی آپ بھی آ جانا تو پھر دے دینا مجھے میرا یہ آپ مجھے جانے کے بعد کال کرنا پھر میں فون پے کروں گی آپ کو
ہاں چلیے ٹھیک ہے تو پھر میں نا آپ کو وہاں جا کے کال کروں گی اور ان سے جو ہمارا امبرائڈری کا ورک اور جو ہم سلائی سے ریلیٹڈ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے نا تو اس سے ریلیٹڈ بھی میں ان سے بات کروں گی کیک کہ ان کو بھی مطلب چاہیے جو نیو جو مطلب ان کو ایسا بنا کے سیل کر سکیں وہ چاہیے تو میں ان کو ہمارے ڈیزائنس دکھاؤں گی تو اس سے ریلیٹیڈ بھی ہم بات کریں گے ہے نا میں آپ کو کانفرنس میں لے لوں گی
ٹھیک ہے کانفرنس میں لے ل نا پھر ان کو ساری چیزیں بتانا کہ ہمارا کیا کیا پلان ہے
ہاں اور اس کے بعد پہلے ڈیزائن سلیکٹ ہو جائے ان کو پسند آ جائے تو ہم میں سیمپل لے کے آؤں گی سوٹ اور سیمپل دونوں لے کے آؤں گی بی کس کپڑے میں ان کو ڈیمبرائڈری کروانا وغیرہ ہے اس کے بعد نہ ہم سٹارٹ کریں گے اور آپ جب آ جائیں نا تو مجھے بتانا تاکہ ہم لوگ مل کے پلین بنا سکیں
ٹھیک ہے پھر میں آنے کے بعد کال کرتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے